اسلام علیکم
ہاں
ہیلو اسلام و علیکم
ہیلو ہیلو ہاں ہاں آ رہی بول کیوں نہیں رہےہو آرہی آرہی
ہاں جی خیریت
جی بولے جی خیریت آپ بت
ہاں ہاں ہاں جی کیا کر رہے تھے آپ
اچھا ابھی تو فی الحال کچھ نہیں کر رہے تھے آپ تو اپ کیا کررہے تھے
ہم جی کچھ نہیں کر رہے تھے
ام
انڈے کے انڈا بنا رہے تھے
اچھا انڈا بنا رہے تھے یا بنانے کی مطلب تیاری
ہاں انڈا دو پیاز بنا رہے تھے ہاں
اچھا اچھا جی کیسے بناتے ہو
مطلب انڈا انڈے کو لیتے ہیں تین چار انڈا لیتے ہیں اور پیاز لیتے ہیں پیاز کو مطلب اس کو اچھی سے مطلب کدو کش کر لیتے مطلب اس کو اچھی سے کاٹ لیتے ہیں پیاز کو پھر ٹماٹر لیتے اور ٹماٹر کو بھی مطلب کاٹ لیتے ہیں
جی جی
ٹھیک ہے باریک باریک ہری مرچی کو بھی باریک کاٹ لیتے ہیں ہاں پھر زیرا آدھا چمچ پھر وہ مطلب اس سرکو مرچی پاؤڈر پھرو وه نمک ہلدی
تو مطلب یہ جو پیاج جو ڈال تو آپ تو وہ اکھا والا ڈالتے ہو پیسا نہ ڈالتے
مائی بیسن ڈالتی ہوں اکھا لے کر اس ا نئے پیسا نہیں ڈالتے ہم اکھا لے کر اس کو کاٹتے کاٹنے کے بعد ہاں پھر وہ سب دھو لیتے ہیں جی سب وہ اس کو باریک باریک کاٹ لیتے پیاز کو ٹماٹر کو ہری مرچ کو اور
جی
پھر بعد میں جو سفید زیرہ آتا ہے نا وہ پھر اس کے بعد میں مرچی پاؤڈر پھر وہ ہلدی ہاں ہاں پھر اس کے بعد میں ایک فرائنگ پین میں جیسے تیل گرم کرتے ہے اس کے بعد میں یہ سبزی جتنے بھی کاٹے ہیں سب کو دھو لیتے اس کے بعد میں فرائنگ پین لیتے اس میں تیل گرم کرتے ہیں اور پھر پیاز ڈال تے دھوئ پیاز کٹی ہوئی اور ٹماٹر ٹر ہری مرچ یہ سب ڈالتے پھر سفید زیرہ جو آتا ہے زیرہ ڈالتے جو سر جو سر کو مرچ ہے نا جو مرچ ہے جو سر کو الو وہ ڈالتے پھر ہلدی ڈالتے پھر نمک ڈالتے اور پھر اس کو دیر تک پکاتے ا جب وہ پک جائے ہاں جب وه پھر اس کے بعد میں مطلب جب ٹماٹر بھی نرم ہو جاتے ہیں نا
ہاں
ہاں ہاں تو مطلب اس کے چولہے کی آنچ بھی اس کو تھوڑا مطلب لو فلیم کر د یتے
ہوں ہوں
جو انڈے ہے نا تو وہ انڈے کو جیسے پھیٹ لیتے ہیں اس کو انڈے کو پھوڑ کرا تے پھر اس کو پھیٹ لیتے اچھے سے وسک اس کے بعد میں مسلسل مطلب چمچ ہلاتے مطلب چمچ چلاتے رہتے تو مطلب وہ چمچ جیسے نیچے چپک جاتا ہے نا وہ ہاں جب مطلب تیل جیسے اوپر آ جائے اور وہ جیسے مطلب وہ جو پھیٹے ہوئے انڈے ہیں نا یہ جب پک جاتے ہے تو پھر پھیٹے ہوئے انڈے کو ڈال دیتے ہے جو ہاتھ سے پھیٹتے ہے مطلب پہلے انڈا لیتے ہیں پھر اس کو ایک بال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وہ انڈا پھوڑ کر ڈالتے پھر اس کو اچھے سے ہاتھ سے مطلب پھینٹتے پھر وہ جو اپ جو اپ جو جیسے فرائنگ پین میں جو بنائے نا جیسے جو سب ڈالے نا آئٹم تو اس میں پھر وہ ڈال دیتے ہے ہاں وہ مصالہ پکنے کے بعد پھر یہ انڈے کو ڈال دیتے پھیٹے ہوئے
ہاں چش میں جیسے مسالہ پکنے کے بعد مطلب اس میں تھوڑا پانی نہیں ڈالتے ہو
نہیں پانی نہیں ڈالتے ہے نا وہ مطلب چٹنی مطلب بنات
ہاں ہاں اس کی گریوی جب بنا لیتے ہو تو جیسے لاشٹ میں ا انڈا ڈالنے ٹائم تھوڑا پانی ڈالتے نا
نہیں پانی نہیں ڈالتے ہیں تو وہ پانی ڈالو نا تو نہیں وہ مطلب اور وہ جو مطلب کوئی چیز اس میں جیسے گلنے والی نہیں ہے نا جو گلنے والی چیز رہتی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتے یہ انڈا کیسا ہے یہ انڈا جیسے پھر جلدی پک جاتے ہیں نا تیل میں ہی فرائی ہو جاتے ہیں نا انڈے
ہاں ہاں جیسا ہم لوگ کیا کرتے ہیں انڈے مطلب وہ مسالے جو ہو جاتے تو اس کے بعد پانی ڈال دیتے تھوڑا سا زیادہ ڈالو مطلب جتنا میں وہ پورا ہو جائے ٹھیک ہے پھر اس میں کیا کر تو وہ انڈے کو مطلب کہ ڈال دیتے پھر وہ مطلب کہ جب اچھے سے یہ سوکھ جائے اس کے بعد مطلب کہ اتار لیتے آپ کیسے مطلب یہ کرتے ہو
ہم جیسے جو مسالہ جو اس میں آئٹم ڈال رہے ہیں نا پیاز
ہاں ہاں
یہ پیاز ٹماٹر زیرا ہلدی مرچی پاؤڈر اس سب دالیں مسالا اس کے بعد میں پکنے دیتے پکنے کے بعد جیسے سے جل جلتے نا وہ تو جلنے کے بعد تھوڑا سا اگر جلنے لگے نیچے سے تو جیسے چپکنے لگے تو تھوڑا سا مطلب اتنا نہیں تھوڑا سا پانی ڈال سکتے کہ بھائی وہ چپکے نا اسی لیے پھر وہ انڈے جو پھینٹے ہیں تو وہ ڈال دیتے پھر اس کے بعد میں چمچ جیسے چلاتے رہتے ہیں
اچھا اچھا مطلب انڈا جو ڈالتے ہو انڈا جو ڈالتے ہو تو اس میں مطلب وہ فھوڑ کے ڈالتے ہو یا پھر یہ ابلا ہوا انڈا ڈالتے ہو
نہیں ہم پھوڑ کے ڈالتے مطلب پھوڑ کے پھر اس کو پھیکتے ہے ہاتھ سے مطلب ایک بال لیتے ہیں پھر اس کو انڈا جب وہ مطلب اس کا انڈا پھوڑ کے وہ بال میں ڈالتے ہیں پھر پھینکتے ہیں ہاتھ سے بیٹنے کے بعد مسالے میں ڈالتے ہے کوئی کوئی جیسے بوائل ہوئے انڈے کو بھی پکاتے جیسے سب مسالہ تیار کرتے پھر انڈا اور اور جیسے انڈے کو بھی اور آلو بھی کوئی ڈالتا ہے تو انڈا اور آلو کو الگ سے جیسے ابالتے ہیں پانی میں پانی ایک بال لے پھر اس میں پانی گرم کرتے ہیں اور اس میں انڈا اور آلو ڈالتے ہیں پھر تے پھر اسکے بعد مطلب جو جو جس کو مطلب کوکر میں کوئی ابالتا ہے مطلب وہ جیسے گلاتا ہے تو کوئی بھگونا جیسے کوئی ایک باول ہے اس میں گلتے دیکھچی میں
اچھا
تو وہ گلنے کے بعد پھر اس کو نکالتے پھر اس کا چھلکا نکالتے آلو کا بھی اور اس کا بھی چھلکا نکالنے کے بعد اس کو باریک باریک ایک دم کٹ کرتے ہے
اچھا
اور پھر کوتمیر پھر وہ کٹ کرنے کے بعد وہ مسالے میں ڈال پھر اس اچھے سے جیسے چمچ سے چلاتے اور پھر وہ اپنے جیسے سجاوٹ کے لیے کوتمیر وہ کاٹتے پھر اوپر سے اور کوتمیر اور پیاز ایسے اپر سے بھی کاٹ تھے
جی جی
ہاں تو اچھا لگتا ہے کوئی لال مرچی پاؤڈر کا بناتا ہے کوئی ہری مرچی کا بناتا ہے
ہوں ہوں سب کا سب اپ
سادہ بھی بناتے ہے ہاں سادہ بھی بناتے ہیں نا کوئی جیسے ڈائریکٹ تو مطلب ایک پین لیتے ہیں اس میں تیل ڈالتے ہیں پھر وہ تیل گرم ہو جاتا ہے تو پھر انڈا لیتے پھر ایک انڈا لیتے ایک کٹوری میں جیسے اس کو بریڈ پہ پھوڈ کے
ہاں ہاں ہاں
اور اس میں جیسے ہری مرچی ڈالتے ہیں نمک ڈالتے ہیں اور کوئی جیسے مسالہ بھی ڈالتا ہے
اچھا اچھا
ہری مرچی نہیں تو پھر کوئی مسالا پاؤڈر ڈالتے ہیں
ہاں اس میں اگر آپ چاہو تو وہ لال مرچ بھی ڈال سکتے ہو کالی مرچی کالی گول والی مرچ اچھی جو رہتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو
ہوں
نمک ڈال کر اس سے مطلب کہ اس سے اچھا تھوڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے
ہاں
اگر وہ پیاز والا کرے تو نہیں نہیں ادھر بارش نہیں ہو رہی ادھر دھوپ ہے بٹ ٹھنڈا موسم ہے اتنی گرمی نہیں لگری
نہیں ابھی ہماری ادھر صبح سے دھوپ تھی اور اب دیکھو بارش چاٹو بھی شام میں
اسی لیے اتنا ٹھنڈا موسم ادھر ہوں ہوں
ہوں
چلو اچھی بات ہے اپنے راریس بھی بتائیے اور پھر انڈا بریڈ بھی بناتے ہو
انڈا بریڈ وہ جو بریڈ مارکیٹ میں آتے وہ بریڈ بولتے تو کیا آپ انڈا جیسے ہاں تو کیسے بناتے آپ
جیسے مطلب کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی پیاز کٹ کرتے چھوٹا چھوٹا جو یہ رہتا ہے اس میں جو ڈالتے ہیں انڈے میں بھی ڈالتے ہیں وہ پیاز اور موموز میں بھی ڈالتے ہیں تو ویسی والی پیاز آپ کو کٹ کرنی ہے اور مطلب بریڈ تو کیا کرنا ہے بٹر ہے تو بٹر سے مطلب تھوڑا سا اس کو یہ کر لینا ہے الٹ پلٹ کر کے مطلب اس کو اچھے سے سیکھ لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا تھوڑا سا بٹر اس میں ڈالنا اور پھر انڈے ڈالنا اس میں ہری مرچ انڈا اور پیاز نمک
ہاں
تھوڑا سا اگر لال مرچ رکھنا چاہ تو وہ بھی رکھ سکتے ہو کالی مرچ کالی گول والے مرچی جو آتی ہے وہ بھی پیسی ہوئی رکھ سکتے ہو تھوڑا دھنیا پتہ ہے تو دھنیا پتہ بھی رکھ سکتے تو ہری مرچ رکھنا یہ سب ڈال کے اور پھر وہ انڈے کھڑے جو کرتے ہیں نا ویسے کرو اور تھوڑا سا نیچے مطلب کہ لگنے سائڈ سائڈ سے ہی کر لینا چاہیے پھر س کے اوپر کیا کرو بریڈ کو ڈال دو سمجھے بریڈ کو ڈالنے اس کے بعد پھر وہ مطلب کہ اس میں کیا ہوگا تھوڑا سا چپک جائے گا تو اس پہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو کیا کرو پلٹ دو پلٹنے کے بعد ایک طرف کا جو ہے تو اس کو مطلب کہ سائڈ کردو ایک طرف کا الگ اس کو سائڈ کر دو دونوں کو ملا کے اچھے سے سیک دو
اور ہمیں کیوں
پھر اس کو چٹنی سوس یا مطلب کہ ٹماٹر کی سو سوس جو آتا ہے وہ مطلب کہ اس سے بھی آپ کھا سکتے ہو اس میں لگا
ہاں ہاں انڈا پراٹا تا بھی بناتے ہے نا کوئی اور انڈا ہے تو وہ کیک میں بھی ڈالتے ہے انڈا
ہاں سب کچھ میں ڈال تے ہے مطلب کہ اس میں ہر چیز میں ڈالتے ہیں اگر ڈالنا چاہو تو بہت ساری چیز میں ایسا ہے کہ ڈالتے
تو ہم جیسے ایسے ہی فرائی کر لیتے اس کو تیل میں انڈے کو گورانے انڈا بھی آ ہےنا گورانے انڈا بھی
ہوں ہوں ہوں
جم میں جاتے ہیں تو وہ بھی کھاتے ہیں یہ انڈا
چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
ه
ٹھیک
جی میں جلد